ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسی ہیں
سب خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہے جی آپ کیسے ہیں
بس بہت بڑھیا اللہ کا شکر ہے تو آئے آپ اور بتائیے کیا کرتے تھے
کچھ نہیں بیٹھی ہوئی تھی بس موسم کا وہ دیکھ رہی تھی کبھی گرمی کبھی دھوپ اب ایسے ہی کبھی آ جاتی ہے ہاں جی
جی بالکل یہ تو آپ بالکل صحی فرما رہی ن موسم کا تو کچھ مت پوچھیے موسم تو اتنی جلدی جلدی کروٹیں لے رہا ہے نا بہت جلدی جلدی موسم میں اتنی تب تبدیلیاں ہو رہی ہیں ہر منٹ منٹ پہ ا آپ دیکھ رہے ہو مجھ سے سبا کو اتنی تیز چٹکدار دھوپ نکلتی ہے کہ جیسے بالکل انسان کو نہیں کر دے گی
جی جی جی
ہوتے ہوتے پھر وہ ہلکی ہلکی گھٹائیں چھا جاتی ہیں ٹھڈی ٹھنڈی ہوال لگتی تی یہ موسم ایک دم بالکل پوری طرح بدل ہی جاتا ہے
ہاں بس موسم کا بدلنا ب قدرت کا حسین کرشمہ ہے بس
جی بالکل بالکل یہ تو آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں لیکن ان شاء اللہ شام کا جو موسم ہو جاتا ہے اتنا پیارا ہو جاتا ہے نا دل کرتا ہے بس کہ کہیں گ گھومنے ہی نکل جائیں لمبی سیر پر
جی جی
موسم تو اتنا ابھی دیکھ لیجے اب ابھی اتنی گرمی پڑ رہی ہے اتنی گرمی پڑ رہی ہے کہ انسان کو بالکل باہر نکلے تو انسان کو کو جلا ہی گئے ہ اور اب اس کے بعد دیکھیے پھر آپ کچھ ٹائم بعد گرمیاں کم ہوں گی تھوڑی برسات کا پھر موسم شروع ہو جائے گا
جی برسات کا موسم تھوڑا ہاں جی صحیح لگتا ہے
صحیح تو لگتا ہے لیکن برسات کا موسم مجھے گرمی سے زیادہ بےکار لگتا ہے کیونکہ برسات کے موسم میں پھر دیکھیے وہ جگہ جگہ پانی بھر جاتا ہے جگہ جگہ کیچڑ
ہاں وہ تو سحی فرما رہے ہو آپ جی
ان شاء اللہ اس کی وجہ سے اتنی ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں اتنے سارے مچھر پنکتے ہیں اتنی زیادہ دقتیں ہوتی ہیں بت پہن جیادہ جس کی وجہ سے ڈینگو ملیریا اور ب وائرل وغیرہ اتنا زیادہ پھیلے گا یہ سب گندگی کی وجہ سے ہی تو پھیلے گا
ہاں وہ بارش کی وجہ سے صحی ہو جاتا ہے سب
اور ابھی دیکھو اب اتنی گرمی پڑ رہی ہے اب اتنی گرمی میں لوگوں کو ہ ڈی ہائڈریشن ہو رہا ہے اور کتنا زیادہ فلو ہو رہا ہے یہ کہ موسم صبح گرمی شام میں ٹھنڈ ن اتنا زیادہ ڈائریا وغیرہ لوگوں کو کو ہو رہا ہے اب یہ
ا بس وہی ہے گرمیوں میں نا بہت بیماریاں تو ہو جاتی ہیں
بالکل بالکل اب آپ سے اب یہ دیکھنا پھر برسات کے بعد سردیاں آ جائیں سردیاں میں تو ہمیں سردیوں کا موسم تو انشاء اللہ بہت ہی دل سے پیارا لگتا ہے
ہاں ہاں
سر اب دیکھو گرمیوں کے موسم میں یہ ہے نہ تو کچھ کھانا پکانے کا من کرتا نہ سالن اچھا لگتا نہ روٹی اچھی لگتی نہ نہ بنانے کا من کرتا نہ کھانے کا من رسوئی گھر میں جانے کا من ہی نہیں کرتا ہے پھر جلدی جلدی یہ سوچ کہ فٹافٹ کچھ ہلکا فلکا بنائیں جلدی سے اور جلدی سے ختم کر کے کیسے ہی جلدی باہر نکلے
اوپر سے پسینے آتے رہتے ہیں برا حال ہو جاتا ہے
سردیوں کے موسم میں سردیوں کا موسم ہمیں اسی لیے سب سے زیادہ اچھا اس لیے بھی لگتا ہے کیونکہ سردیوں میں ایک تو ہمارے جو چیز کا من کر رہا ہو بے شک اس میں کتنا بھی ٹائم لگا رہ ہم وہ بنا لیتے ہیں کیونکہ اس سیزن میں ہم کو آگ کے پاس میں بیٹھنا گرماہٹ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی
جی جی بالکل ایسا من کرتا ہے کہ بس کھانا شام کا حامی بنیں
ہے نا ہاں بالکل بالکل ان شاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہیں اور پھر شام کو سارے پریوار کے ساتھ جو ہم لوگ آگ جلا کے بیٹھ جاتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہوتا ہے سب لوگ ساتھ میں بیٹھتے ہیں ایک دوسرے سے بات کر گفتگو کرتے ٹائم بھی اتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میں
جی ا یہ ہے سردی میں نا اب گرمیوں میں تو یہ کتنی گرمی لگتی رہے نہ کہیں بیٹھنے کو من کرے نہ کچھ اور سردی میں یہ ہے کہ رجائی اڑو اور آپ آرام سے بیٹھے باتیں کرتے رہو
بالکل بالکل سردیوں میں یہ کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے پاس چلے جائی میں جا کے بیٹھی بھی جاتے ہیں اور گرمیوں میں تو لوگ اپنے گھر سے نکلنا ہی پسند نہیں کرتے بالکل بھی سوچتے ہیں ارے جب ہم لوگ ہی گرمی میں پریشان ہو رہے ہیں تو ان شاء اللہ وہ لوگ کتنا پریشان ہوے ہووں گے تو بہتر ہے کہ اپنے ہی گھر میں نہیں
ہ جی
ہے گرمی میں
جی
اب اب دیکھو اتنی گرمیاں ہو رہی ہیں اتنے کیسز ہم سن رہے ہیں ان شاء اللہ آپ یقین نہیں کریں گے ابھی ہم نیوز دیکھ رہے تھے نیوز میں بتا بتا رہے تھے کہ نوتپا جو بولتے ہیں نا وہ چل رہا ہے آور قدرت اتنا قر اپنا کسی پہ نہ برسا ایک بندہ تھا بائک پہ جا رہا تھا اس کو تھوڑی ویک فکس وغیرہ کچھ فیل ہوئی ہوگی تو وہ اپنی بائک کو چھایا میں لگا کے بیٹھ گیا اب اس کو کچھ لوگوں نے دیکھ کے اس کو پانی وانی دیا اس کی اس کی مدد کے لیے وہ آگے آئے
جی ان شاء اللہ خدا کے بندے بھی ہیں جو دیکھ کے آ جاتے ہیں جی
اور پھر پتاہ نہیں اچانک سے اس کو کیا ہوا ااء ال اللہ توبہ کسی کے ساتھ ایسا نہ
نہ ہاں ہاں تو ب او ہو اللہ
وہیں دمزور ہمیں نیوز یہ سن کے اتنا برا لگا قہر کسی پہ نہ برسائے تھوڑی گرمی سے راحت دے تیرے ہی بنائے ہوئے ہم بندے ہیں اب میں ہم سوچ رہے تھے اس کے پریوار جنوں پر کیا بیتی ہوگی
ا وہ یہ یہ بھی نہیں پتا بندہ اکیلا تھا کہ کوئی اور بھی
بالکل بالکل یہ ہی دقت ہے اتنی گرمی پڑ رہی ہے بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے اسی لیے ہم تو سچ میں یہی کہیں گے کتنی گرمی میں گھر سے باہر نکلے ہی نہا اگر کوئی ضروری کام ہے تو اپنے پانی کی بوتل اپنی ساتھ بچاؤ کی ساری چیزیں لے کر نکلیں منہ پر کپڑا باندھ کر نکلے
وہی ہے نا جن کو جانا ضروری ہے و ہ تو جائیں گے ہی بی جیسے بچوں کو مدرس ے جانا ہے بڑوں کو کہیں جانا ہے دفتر جانا ہے
جی جی جی
یہی ہے درگاہ جانا ہے
جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں صی بالکل صح ف اری ہیں لیکن بس یہی ہے اپنے بچاؤ کا سامان بھی ساتھ لے کر نکلے اور میں تو یہی کہوں گی آپ بھی خود بھی اور اپنے بچوں کو ایک ٹائم تو دہی یا متا میں سے ضرور کچھ نہھ کچھ ضرور دیک اور انہیں جیسے وٹامنس سی والی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سنترا ہو گیا نیمبو وغیرہ نیمبو پانی دیں ان کو اور او آر ایس کا گھول گلوکون ڈی وغیرہ ساری چیزیں ان کو دیں
ہاں جی ہاں جی
جس سے ان کا بچاؤ ہو سکے گرمی سے انہیں راحت مل سکے
ہاں یہ ہے کوشش تو پوری کرتے ہیں کہ بچوں کو بھی اپنا صحیح سے وہ دیں ہاں اب تو ہے گرمی اتنی ہو رہی ہے کچھ دنوں کے لیے بچوں کی بھی چھٹیاں کرا لی ہیں
تو بالکل صحیح ہے کیونکہ اتنی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے اور اس گرمی سے بچاؤ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ لوگوں کو ڈیہائڈریشن اتنا ہو رہا ہے ڈائریا کے کیسز اتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں کل ہم کل ہم ایسے ہی شام کے ٹائم گھومنے جا رہے تھے تو ہمیں حکیم صاحب مل گئے اب ان سے ہماری تھوڑے گھر جیسے تعلقات ہیں تو ہم نے ان سے ہال چال پوچھ لیا انہوں نے ہمارا پوچھ لیا تو وہ ب تا رہے تھے وہ بہت پریشان لگ رہے تھے تو ہم نے پوچھ لیا حکیم صاحب کیا سسیا ہے کیا دقت ہے آپ کو ان شاء اللہ سب ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے انہوں نے بولا بس زیادہ توب ویسے سب خیریت ہے شکر اللہ کا ہے لیکن آج کل دوا کھانے میں اس میں زیادہ ڈائی ایریا اور ڈیہائڈریشن کے کیسز ا رہے ہیں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالی اتنا کیوں کہربارسا رہا ہے کیوں اتنی گرمی پڑ رہی ہے تو ہم نے بھی ان سے کہہ دیا دیکھے حکیم صاحب یہ تو نہ آپ کے ہاتھ کی بات ہے ن نہ ہمارے ہاتھ ہمارے ہاتھ کی بات ہے کسی چیز کو کے لیے دکھ دے رہے ہیں اتنی گرمی پڑ رہی ہے تو اس کا بھی کارن ہم ہی ہے کیونکہ آج کل لوگوں نے پیڑ لگانے بالکل بند کر دیے ہیں
ہاں جو ہیں ان کو بھی کاٹ دیا ہے
جو ہیں ان کو بھی کاٹ رہے ہیں ہوا آکسیجن نہیں ملے گی پیڑوں کو اگر پیڑوں سے ہمیں آکسیجن نہیں ملے گی پیڑ نہیں ہوں گے تو یہ گرمی ان گرمیوں کو کون سو رے گا اگر ہریالی ہو تو اتنی گرمی ہم کو محسوس ہی نہ ہوناا
ہاں ہاں پیڑ پودے تو بہت ہی کم کر دیے ہیں لوگوں نے
بالکل بالکل حکیم صاحب کہہ رہے تھے آپ بالکل صحی فرما رہی ہیں اور وہ پھر ہم سوچ کر ہم دونوں نے پھر م ملا شہلا مشورہ کر کے ایک سلح بنائی کہ ہم لوگ ایک گروپ بناتے ہیں اور اس میں لوگوں کو جوڑتے ہیں ان سے بات کر کے اور جو سا لوگوں کو مناظم لگے ان کو جوڑتے ہیں سمجھاتے ہیں کیوں نہ ہی ہم لگانے کا ایک ابھیان شروع کریں
سبان اللہ یہ تو آپ نے بہت اچھا سوچا اچا ہے
کیونکہ اتنی گرمی پڑ رہی ہے اب ہم کو ہی اتنی دقت ہو رہی ہے تو آنے والے ٹائم میں جو ہمارے بچے ہوں گے ان کو کیا ہی دقت ہوگی کتنی دقت ہوگی وہ لوگ تو پھر ہم کو گالی دیں گے کہ ہمارے والد صاحب نے پیڑ نہیں لگائے جو بھی تھے وہ سب کاٹ دیے کیسے تھے ہمارے والد کیسے نہیں تھے تو اس کو حکیم صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں ہم بھی یہ اب اھیان جاری کریں گے اور جو ہمارے دا کھانے میں آئے گا سب کو بولیں گے کہ ایک ایک ایک ایک پیڑ تو سب ضرور ج لگائیں
ہاں میں بھی لگاؤں گی اور یہاں پہ بھی میں سب کو بولوں گی اور کچھ پودے میں بھی یہ دے د گی کہ بھائی آپ یہ لگاؤ وہ لگاؤ
جی جی خیر چلیے جب ہم اس سب دھیان کو شرو کریں گے جلدی ہی تو آپ خ جوائن کریں گے
ہاں ہاں مجھے ٹھیک ٹھیک ج اللہ حافظ